ہلو ہاں
ہاں بولو
ہ
آپ نے ٹین کمپلیٹ کی آپ کا بہت بہت ابنندن
میرے ٹین ٹاسکس ہوے آیا اب کیا کریں
یا آپ کا ہسبینڈ ہی ہوگا
پتہ نہیں کون ہے
مجھے لگتا ہے وہی ہے دیکھا میں نے آپ کیا لے آئی نے فون نہیں یے نہیں کھاؤں گی کہا آپ مت کھاؤں پہلی بار دیکھا اس کو پہلی بار دیکھا اس کو ارے پاگل باہر سے آواز آ رہی ہے تھوڑا دھیرے ہنسو
اچھا ٹھیک ہے اور بولو
بس ٹھیک ابھی کتنے کام دے ہیں آپ کو ہائی ہائی یہ یہ کیا کریں اس کو بولو مع بھول آ رہی ہے ہ آ گیا وہ گیا ہو ہ کیوں
پتا نہیں
کسی کیا ہوگی ہاں ہاں آپ کو اتنی حسی آئی اللہ نشاد رحمی کیا ان شاء اللہ بارش رک گئی لیکن وہاں بڈگام سائڈ سے کیا کئی میری ماں کو کتنی خھنسیی ہے
بعد میں
لگتے ہیں ایک دم پتا نہیں اس کو کیا ہوا ہوتا ہے نا کبھی گالات کا پھر انسان پانی پیتا ہے نہ یہ کہاں یہ تو کرے گی اپنے اس کیا کہتے ہیں اس پھیپڑوں کو اونچا کر د کے
ج
لیکن بارش سے نا پتا ہے جہاں نکلئی
اور کیا ہاں لیکن بہت جگہوں پہ بھی پانی بھی آیا ہے نا ابھی یہ بوھت رہے تھے پت نہیں کہ سائڈ کا نام بول رہے تھے وہاں پہ انا پانی آیا ہے ہاں وہی وہی
دکن بڈگام
وہ ہاں وہ بارگم سائڈ سے ہے
ہوں
اچھا
وہ بڑگاؤں سے اور کیا اور سناو
بس آپ ہی سنائیے کچھ
بس ن ٹھیک ہے ان کو ماما کچھ کہنی گئی دروازہ کھود کے وہاں وہ دونوں ہے نا چھوٹی میا چھوٹی میا بڑے میا سبحان آللہ وہ دونوں ہیں وہاں پرر
نہیں اگر پتا ہوتا نہیں اندر آتا میں نہیں کرتی چلو اب دیکھلینا اس میں تو بڑا نہیں وہ نہیں بول رہی ہو
اچھا
مطلب پھر پرابلم ہوتی پھر اسے بولا نا فون کاٹو
اچھا اچھا نہیں کی کوئی بات نہیں ہو تو ہم اتنی باتیں کرتے بھی اب کیا کریں ہل سنبالنا پڑھ تا ہے اب گھر والوں کو بھی کیا بولے اب گھر ہے تو کیا ہی کر سکتے یہ بھی سمجھتے ہیں وہاں سے جو یہ کام ہمیں دیتے ہیں ہمارا بھی گھر ہے ہم بھی وہ یہ سب
پتیوں والے ہیں
ہاں ہاں
ممی نے دیا اب یہ آپ
آ ہاں دیا ہوگا دن بھر دو بار دیتی ہے بیچاری لیکن کھانسی پھر بھی پہلے پہلے آتی ہے دوائی سے کھانسی مجھے کل یاد آیا
ہو جاتے ہیں
ہمم پھر باند بھی ہو جاتی ہے پتہ ہے بارش خالی کے سائڈ سے ہو رہی تھی اس نے بولا ہم باہر نہیں نکل پائے اتنی بارش بہت بارش اس کو جی بھائی نے بولا ہے بارامولہ میں وہاں نا مین بارامولہ میں اتنی بارش اتنی بارش ہو رہی تھی
بایت
اور کیا
وہاں کا کوئی خطرہ ہے ہمیں
نہ نہ وہ تو ڈائریکٹ پاکستان چلا جاتا ہے وہ پانی وہاں بھی اللہ رحم کرے ہر جگہ رحم کرے کیونکہ ہر جگہ اپنے ہی لوگ ہے
ہاں اور کیا
ہاں مجھے لگتا ہے بادل چھٹ گئے اب
یہ آسمان صاف ہی لگ رہا ہے
وہی نا وہی چھٹ گئے بادل اپنی پریس ختم کیا
ہاں میں نے کیا کھاتم
اچھا آپ کو یہ آگی اچھا اس کا کالا دہابا
دبایا
تو اچھا کیا
ہاں میں نے پریس ختم کیا آج کام ہی کام دیکھے
ہاں
آج دو ایک کل کی کض بیٹھے آج نہیں دوئے کال دوھو گی انشاءاللہ
اچھا اچھا ٹھیک
ہوں
اچھا کیا وہاں کون ہے اندر
یہاں کوئی نہیں ہے
نہیں میں نے اندر کا بولا اس کو میں ماما سے بھی اردو میں ہی بات کرتی ہوں نا ابھی اس نے بھی سیکھا میرے ساتھ رہتے رہتے
اچھا ہے نا آپ کسی کے ساتھ بھی بہت کر سکتے ہیں اور دونوں ہاں
ہاں جی آپ کیا ہی کر سکتے ہیں مجبوری ہوگی کچھ ہوگی تو
ہاں
ہیں نا وہ تو کرنی پڑتی ہے اس زمن پورا یہ نہیں دیتا ہے پائڈل
نہیں وہ آدھا ہی آدھا ہی دیتا ہے لیکن آپ وہ سیکھے گا نا پورا
ہاں
ابھی اتنا سیکھا نا اب وہ یہ اس کو ٹرن کرنا بھی سیکھے گا
ہاں میں پہلے کتنا ڈر رہی تھی اس کو اس پہ رکھنے سے
کیوں
یہ ہل رہا تھا نا اس بار
تو اس کو سپورٹ ہے نا دونوں سائڈ سے
ہاں یہ خود بھی ڈر رہا تھا ہیا کو بھی سائیکل ہے
لیکن اس کو تیز چلانی آتی ہے حیا کو
ہاں اس کو تو چلانی آتی ہے پل
ہاں وہ تیز چلاتے ہیں پتہ نہیں آج یہں بھی تھی کہ گھرم یہ
نہ وہ وہی ہے وہ ننھیال میں ہی ہے ہوں شاید ابھی وہی ہے
رات کو نہیں بیٹھتی ہے وہاں
ہاں رات کو ہی بیٹھی تھی آج ہوں بیٹھی تھی بیٹھی تھی کل گئی ہے نا ساحل کے ساتھ وہ تو بیٹے تھی ہمم اور سناؤ
بس اب یہ سمجھ جائے گی نا اگر اسکول چھوڑیں گے نا اس کو پھر یہ خود سمجھ آئے گی مجھے نہیں آب جانا ہے ایک ہی جگہ بیٹھنا ہے
کے پتا نہیں کیا کوئی اس کو پانی پینا تھا پہلے جس نے نہیں پیا اس نے اب دوائی یوز کی نا وہاں بھی آ رہی ہے
ہاں اور کیا ہے یہ نا پانی پینے آپ جب تب سے آپ نے آنکھیں لال کی نا اب آئی پانی پینے
ہوں وہی تو میں دن بھرے اسے بولتی رہتی ہوں پانی پیو پانی سے ٹھیک رہو گی لیکن یہ کہاں مانتی ہے پتا نہیں ایکس رے ٹھیک نکلا اب یہ کھانسی کیوں ہے اس کو
یہ الرجی کی وجہ سے ہوگی شاید
شاید نا
خشک ہوتا ہے نا گلا کبھی اس کی وجہ سے بھی ہوگا
آہ ہاں وہ بات تو ہے لوگ نا راحت کی سانس لے گے جب ی ویسٹرن ڈسٹربنس ہاں کشمیر سے باگ جائے گی
دیکھا پھر بھی اللہ نے مجھ پے رحم کیا پتہ ہے کیوں آ میں نے بلایا تھا نا اس کو فردوس کو مہندی کے لیے آج یے دونوں بھائی اکٹھے آ گئے آلموسٹ
اور کیا ہاں تو اس کو تین بجے آنا تھا
ہاں تو
کے آیا ہمیں
کون ہے
تو بھی اس کو تین بجے آنا تھا نا
ہمم ابھی اس کو کیا بات ہوئی ہاں بیس نہیں جیسے کی لیپ ٹاپ یے سب یہی آ گئے یے لوگ تو
اب کوئی بات نہیں ہے سر کو سر بھی یے سر بھی سمجھے گا کہ اگر کسی کے پاس ایک ہی کمرہ ہوگا ان کیس ہے نا
ہاں وہ بھی کیا کر سکتے ہیں پینٹ لایا ہے عمر نے شاید منترا سے
نہیں باپ نے کیا لایا
باپ نے وہی آلٹر کرنے دیا تھا اس نے اس کو الٹر کرنے دیا تھا آپ بولو بھیا کو آپ ایک بات اپنے مبارک منہ سے
کیا بولو کیا لایا بابا باپ نے
ہمم ہاں
یے پتہ ہے کیا بول رہا ہے
کیا بولا
بول رہا ہے پزار واسیں گے
اور اس کو کیا ہو گیا اس سے کیا ہو گیا
آیا وہ نکلا
ہاں یہاں سے بھی دو نکلے ابھی وہ برابر آپ کے پاس پاس بات کریں
آگئے ناں آگئے نا ساچ بولنا میں نے تو ان کو بھگا دیا ہمم
ا
ہاں با چلو اور
اچھا یہ عمر صاحب کا پیر تھا
ہاں اس کو آلٹر کرنا تھا
تو ہمارے پاس کیوں نہیں دیا ہم اس کے پاس لاتے
اس نے بولا تھا نا وہی پہ اس کو بھایا اور یہ ماموں نے مانا ہی نہیں بولا الطاف کے پاس لے جاؤ الطاف نے سو روپیہ دیا ہ ه ہہم الطاف نے سو روپیہ لیا
راؤزر کے پاس سو کا ہے جو صاحب جینے
نیا نیا لایا منترا سے پینٹ پندرہ سو کا آ ج آیا ہے
اچھا ٹھیک ہے پھر
کرم کرو تاج الدین مخدونن اور صحیح دن جارا چلو اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ